ہیلو جی وعلیکم السلام اور بتائیے کیسے جی جی جی بس سب خیریت سے ہیں اور آپ بتائیے
بس بڑے دن سے آپ سے گفتگونی میں نے سوچا چلو آپ سے تھوڑا سا مشورہ کیا جائے ٹیکنالوجی کے بارے میں پوچھا جائے آپ سے
جی جی جی چلو بہت اچھا کیا آپ نے
جی
جی بتائیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ
تو آپ جانتے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہو گیا آج کا ٹائم تو زندگی کی لگ بھگ سارا ہی اسی کے اوپ پر آج کل
نربھر ہے جی جی جی جی جی اس کے بنا کوئی کام نہیں کرت أم بھی جی مطلب
پہلے کے لوگ بزار جاتے تھے اپنا سامان خریدنے کے لیے لیکن اب لوگ کیا گھر پہ بیٹھے بیٹھے موبائل سے یا کمپیوٹر کی مدد سے کچھ منٹوں میں یہ سامان منگوا لیتے ہیں
جی جی جی جی
کئی ہمارا فائدہ ہو گیا اس سے کہ گھر بیٹھ بیٹھے سامان منا لے
جی جی جی سمے سمے کی بچت ہو جاتی ہے اس سے
ہاں جی
اور بھی اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے اس میں آپ دیکھ لیجیے جیسے پہلے تو ہم ہاتھ سے کپڑے دھوتے تھے ت آپ آٹومیٹک مشینس آ ری ہے فلی آٹومیٹک میں بس ڈال لو تو دھل کے باہر آئیں گے بس سکھوانے ہے بس آپ کو
ہہم بس وہی ہے وہی میں دیکھ رہی تھی کہ ٹیکنالوجی نے سارا دیکو اپ میٹرو اسٹیشن میٹرو وغیرہ چلے جاؤ
جی جی جی
آپ کی چیکنگ جیسے دیکھتے ہو آپ چیکنگ ہوتی ہے یا دروازے دیکھو سینسر والے ہیں آپ گئے اپنے آپ دروازے کھل جاتے ہیں
اپنے آپ اوپن ہوتے ہیں اپنے آپ پھر کلوز ہو جاتے ہیں جی جی جی
بینکنگ کا کام لے لو چاہے اپنا آپ کوئی بھی اپنا کام لے لو جیسے وہی بجلی کے بل بھرنے کے لیے پہلے سارا سارا دن سوچ توجائیں ہمارا سارا پورا لائنوں میں لگے رہ خراب ہو جاتا تھا سارا دن
جی اب تو بس گھر بیٹھے ہو بس ہاں فون پہ ہی جی ریچارج کروانا ہو کوئی ٹکٹیں بک کروانی ہو کوئی بائی ایئر جانا ہے یا بائی ٹرین جانا ہے تو گھر بیٹھے بیٹھے آن لائن بکنگ ہو جاتی ہے مطلب اگر ہو ہوٹل بک کرانا ہے کہیں آپ گھومنے جا رہے ہیں تو وہ بھی بک مطلب اس کی بھی بکنگ ہو جاتی ہے بہت زیادہ مطلب تکنیک تکنیک کا نا بہت فائدہ ہو گیا ہم لوگوں کو
وہی یہ تو ہے ہی ہے چلو اب صحت کے معاملے میں دیکھ لو ہاسپٹلوں کے معاملے میں دیکھ لو پہلے کتنی بیماریاں ہوتی تھی ان کا علاج ہی نہیں ہوتا تھا اب دیکھو ہر چیز کا ایکسرے ہے یا سی ٹی اسکین ہے کچھ بھی ہے
جی جی آئز کا آئز کا اپریشن ہو جاتا ہے جیسے کسی کو اسپیکس لگے تو وہ لیزر ا پریشا کر دیتے ٹھیک کر دیتے
وہی وہی وہ میں ٹیکنالوجی نے ساری دنیا کو بدل کے رکھ دیا ہے
جی جی جی جی جی جی جی
دنیا کت مطلب کونے کوئی دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھا ہو انسان ویڈیو کال کر کے آپ بات کر لو پہلے کیسے کتنا کتنا وقت لگتا تھا لوگوں کو ایک دوسرے سے بات کرنے میں ملنے میں چٹیاں لکھتے تھے لوگ پہنچتی تھی ملتی تھی جو کا کوئی ضروری سی لینی ہے خبر وہ نہیں ملتی تھی
جی
اب آپ اسی ٹائم ویڈیو کال کرو تو آپ کو مل جاتا ہے آپ کو
جی جی جی جی گھر بیٹھے ویڈیو کال کر سکتے ہیں چاہے جہاں مرضی بیٹھے ہو
جی یہی تو بول رہی ہوں کہ ٹیکنالوجی کا وہی ہے نا
جی ہماری مطلب ضرورت بن چکی ہے یہ ہمارے مطلب رو جی جی جی جی
ھم چاہے آپ دیکھو گھر بیٹھے اپنا روزمرہ کی جو آپ کو چیزیں چاہیے ضرورت کی ہے نا آپ کے گھر کوئی مہمان آئے ہوئے ہیں ہاں جی آن لائن شاپینگ
جی جی جیسے مہمان آ جائے کوئی اچانک سے آ جائے تو گھر بیٹھے سامان منگوا سکتے ہیں ا گھر پہ کچھ نہیں ہے جیسے کچھ بھی منگا سکتے ہیں آج کل تو ایسے ایسے مطلب وہ ایپس آ گی ہیں کہ دس منٹ میں آپ کے پاس سامان پہنچ جائے گا اگر
جی ھم ایسے ہی ہے پہلے دیکھو کوئی دکانیں بس وقت کے ساتھ کھلتی تھی وقت کے ساتھ بند ہو جاتی تھی اب کوئی فرق نہیں پڑتا جس ٹائم مرضی آپ شاپنگ کر لو بس اپنا فون کھلا جب مرضی شاپنگ کر لو آپ
جی جی جی جی صحیح فرما ہے آپ
ٹی وی ہے کمپیوٹر ہے دیکھو سب وہ یہ نا دنیا بدل کے رکھ دی اس نے
جی جی جی پہلے مسالے وغیرہ ہاتھ سے پیستے تھے اتنی اتنی دیر گھنٹوں گھنٹوں لگ جاتے تھے آپ نے دیکھا اب تو بس مکسی آ گئی ہے بس ڈالو ساتھ ہی
جی بالکل پانی دیکھ لو کہ پہلے مٹ کہ میں پانی پیتے تھے سرائیاں رکھتے تھے پانی پینے کے لیے اب کیا ہے فرج کھولی پانی رکھا آر او کھولا فلٹر پانی آ گیا ہوں یہ دیکھ لو اب اسکوٹر ہے بائک ہے گاڑیاں ہے وہی اتنا وہ ہو گیا ٹیکنالوجی سے جس جتنا فائدہ ہوا اتنا دیکھو نقصان بھی ہوا ہے
جی جی
ہے نا کہ اتنا پولوشن ہو گیا یہ سب دیکھو اب کتنا پریشان ہو جاتے ہیں پولوشن کے کن لگوں کی صحت کتنی خراب رہنے لگتی
جی جی جی لوگوں کو سانس وغیرہ لینے میں دکت ہوتی ہے زیادہ وہ دشت ایریا میں جاؤ تو دلی سائڈ تو بہت ہے مطلب مطلب ہر جگہ ہے ویسے تو آپ دیکھ لو جب آپ دیکھ چلو باہرے مطلب فورن کنٹری میں ایک دو ایسی کنٹرییاں جہاں پیدل نہیں چلتی تے ہیں لوگ جی مطلب اتنے سمجھدار ہیں کہ وہ پیدل ہی چلتے ہیں
پیدل ہی چلتے ہیں یا پھر وہی سائیکل سائیکل وغیرہ زیادہ یوز کرتے ہیں
سائیکل یوز کرتے ہیں وہ مطلب
ہمارے ملک میں ایسے ہیں کہ ایک لگہ اگر آپ کو جانا ہے ادھر پاس میں بازار تک بھی جانا تو گاڑی نکال کے جائیں گے مڑ تک
ایکٹیوا چاہیے یا بائک چاہیے جی جی جی وہ جی جی وہاں نا مطلب صحت کو سب سے آگے رکھا جاتا ہے کچھ دیشوں میں نا مطلب جی جی جی وہاں پہ تو مطلب ہاں جی جی بولیے
وہی میڈی ہمارے یہاں صرف باتیں زیادہ ہوتی ہیں کہ یہ کرنا ہے اور وہ کرنا ہے
جی جی جی جی جی جی جی جی جی آلسی بہت ہے یہاں کی نا ہمارے یہاں جی جی وہ یہ تکنیکوں نے کچھ تو تکنیکوں نے بنا دیا ہے ہمیں
بالکل وہی کہہ رہی ہ نا جہاں ان کے فائدے ہیں وہاں نقصان بھی ہے ان کے اب دیکھو بچے ہیں بچے اب سارا دن کیا کرتے ہیں جی ہم نے اے سی سے نکلنا ہی نہیں باہر
جی جی جی اور یہ جی جی جی پر ان چیزوں کا نا مطلب کیا کہتے ہیں نقصان بھی ہے
ہاں جی یہ دیکھو کمپیوٹر ہے چلو جی آپ کو ٹھیک ہے سارا کچھ آپ کو بہت بڑھیا کر دیا لیکن دیکھو آپ اس کو سائبر کرائم کے کتنا پھیل گیا اسے لوگ ایک دوسرے کے آئیڈیا ہیک کر لیتے ہیں کتنے بڑھ گئے اس سے افراد کتنے بڑھ گئے ہیں اس سے
جی جی
ہے نا وہی ہے جہاں آپ اچھا استعمال کرو دوست تو وہاں اچھا ہے فائدہ ہے جہاں آپ نقصان بچہ ہے وہی کوئی بھی انسان ہے وہ گ کرا گرست استعمال کرے گا تو اس کا نقصان ہی ہے
ر کہ میری باری جی
ہے نا یہ تو انسان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال کیسے کر رہے ہیں اچھے طریقے میں کہ برے طریقے میں
جی جی جی جی جی ان چیزوں کا زیادہ مطلب یوز کرو تو پھر نقصان ہی ہے مطلب چلو اچھی بات ہے کہ یہ ہمارے سمے کی بچت کرتا ہے چلو ان چیزوں کا بھی یوز کر لینا چاہیے پر زیادہ انن چیزوں پہ ڈیپینڈ نہیں رہنا چاہیے پھر اپنا مطلب نا صحت پہ بھی اثر پڑتا ہے جیسے پہلے ٹائم کہ مطلب لیڈیز کتنی وہ مطلب فرتیلی ہوتی تھی آج کل کی آپ نے دیکھا ہوگا ہم کافی مطب مطلب مطلب گھر بیٹھے بیٹھے کافی بیماریاں لگی ہو ہیں موسٹ
وہی ہے نا کہ وہی ہے نا لوگوں کی کسرت کرنے کا سمے نہیں ہے لوگوں کے پاس وقت لوگ کو اگر ہے بھی تو لوگ کہتے ہیں کہ چلو فون پہ ٹائم پاس کر لیں اپنا یا ٹی وی دیکھ لیں یا سیریل دیکھ لیں بیٹھ کے
جی جیسے آپ نے جی جی جی آپ تو فون پہ ہی بس سب کچھ دیکھ لیتے ہیں نیوز کیا سیریل کیا مووی کیا سب کچھ
دن بٹھا رکھو لوگوں کو کوئی کام نہیں کرنا ٹھیک ہے پت ہی نہیں لگتا دو دو تین گھٹے کہاں نکل جاتے ہیں
جی جی جی جی جی جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب تو مطلب گھر گھر میں کام والیاں لگ گئی ہیں چاہے چھوٹا گھر بھی ہو تب بھی وہاں پہ مطلب کام والی لگ گی ہے مطلب خود پہلے تو خود جھاڑو پوچا کرتی تھی اب تو مطلب وہ بھی ختم ہو گیا
وہ بھی اب تو آنے والے ٹائم میں نہیں اب میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ وہ ایک وہ روبوٹ والا پوچا بھی آ گیا وہ فون گول گول گھومتا رہتا ہے سارے گھر میں چلو جی پوچےکی بھی ٹینشن ختم ہو صبح اسٹارٹ کر دیا بٹن سے وہ صفائی ہو گئی
جی جی جی آنے والے ٹائم میں تو جو روٹی بناتی ہے نا جیسے وہ بھی ختم ہو جائے گا روٹی بھی مطلب ڈیپینڈ ہو جائیں گے ہم روٹی بھی رو کے لیے بھی ایک مشین وس تو آئی ہوئی ہے مل اب پھر آنے والے ٹائم میں تو گھر گھر میں آ جائے گی جی جی آنے والے ٹائم تو گھر گھر میں آ جائے گی بس جی جی جی
اب آپ روبوٹ ہی دیکھ لو جو بالکل ا ایسا لگتا ہے جیسے انسان نہیں بالکل بنا دی ہے روبوٹ بھی پتا ہی نہیں لگتا انسان ہے کہ روبوٹ ہے سارا کام کرا لوا ب ان سے
جی جی
ہے نا بچوں کی دیکھو ٹیچرس بھی ہے جو بچوں کو تعلیم دیتے ہیں وہ بھی اب دیکھو روبوٹ اسٹارٹ کر دیا بچوں کو اب گاڑیاں دیکھو گاڑیاں بھی ایسے ہیں کہ روبوٹ چلا رہے ہیں
اپنے آپ آٹومیٹک جی
اپنے آپ ہی چل رہی ہیں
جی پر اس سے یہ ہے نا کہ وہ ہو رہا ہے انمپلائے بہت زیادہ ہو رہی ہے چیز ہے نا روبوٹ کی وجہ سے بے روزگار جی جی پڑھے لکھے کہ مطلب گھر پہ بیٹھے ہوئے اتنے اتنا پڑھ پڑھ کے بھی
بالکل بالکل وہی ہے بچوں نے اتنی اتنی تعلیم حاص کر لن وہی آگے بچوں کےاس کام ہی نہیں ہےو
جی جی جی جی جی اسی لیے زیاد تر بچے آج کل نا کورس کر رہے ہیں پلس ٹو کے بعد یہ کر لو یااں نوکری مل جائے گی پھر اتنا پڑھ کے بھی اتنا خرچا کر کے بھی کیا فائدہ وہ تو تبھی آگے ج یا تو وہ آج کل چل گیا جو مطلب رشوت دی تو ان کی نوکری لگ رہ ہے بڑی بڑی پوسٹ پہ
ہوں بٹ دیکھو جی یہ ایک بار ہو جاتا لیکن ملک کا بھوش تو اس سے خراب ہی ہے نا جو اچھے ہیں جو دماغ والے بچے
جی جی وہ نہیں دیکھیں گے وہ وہ اس چیز کو نہیں دیکھ ان کو بس پیسے سے مطلب ہے جی جی چلیے مجھے بہت اچھا لگا آپ سے گفتگو کر کے پھر پھر کریں گے بات چیت جی خدافظ
فس